وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب
ہاں جی ٹھیک آپ کی کر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
میںسے ہی کہہ رہا تھا آپ بتائیے آپ کیا کر رہی تھی
میں بھی بیٹھی ہوں
اچ ٹھیک ہے کھانا وغیرہ ہے جی میں نے چاہا کہ آپ نے جٹ آنی چاہیے
نہیں چائے ابھی نہیں پی لیکن اب مور ہو رہا تھا میں چائے پیوںں گی لیکن اب میں نے سوچا کہ دس منٹ کے بعد پیوں گی
کب ہاں ال اللہبرق میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی
تم ہمیشہ کسی نہ کسی کتاب میں مصروف نظر آتی ہو آج کون سی کتاب پڑھ رہی تھی
آپ کو لائبریری میں مجھے دیکھ کر خوشی ہو گئی
جی ہاں
میں آج ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہی تھی جو کتابوں کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں ہے ویسے تم نے بہت اچھا موضوع چھیڑ دیا مجھے لگتا ہے کہ ہم کتابی دوست پر بات کر سکتے ہیں
وہاں کتابی دوستی واقعی ایک بہترین موضوع ہے آج کے دور میں جب لوگ موبائل اور سوشل میڈیا میں زیادہ مصروف رہتے ہیں کتابوں سے دوستی کرنے والے لوگ کم نظر آتے ہیں
بالکل ٹھیک ہے تم نے کتابیں دوست سے مراد صرف کتاب ہی خریدنے یا پڑھنا نہیں بلکہ ہوتا ہے بلک اپنا سچا دوست سمجھنا ہوتا ہے کہ تابہ انسان کو عم حکمت اور تجربہ فراہم کرتی ہے
مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں پہلی مرتبہ کہانیوں کی کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں کسی نئی جگہ میں داخل ہو گیا ہوں ہر کہانی مجھے کچھ نیا سکھاتی تھی
یہی تو کتابوں کا حسن ہے کتابیں ہمیں گھر بیٹھے دنیا کی سیر کرواتی ہے ہم مختلف ممالک تہذیبوں اور لوگوں کے بارے میں جان سکتے ہیں
یہ سب سے بڑی بات ہے ہے کہ کتابیں انسان کی تنہائی کے بہترین ساتھی ہونی ہے ہوتی ہے سب جب کوئی ساتھ نہ ہو تو ایک اچھی کتاب انسان کا دل بہلا دیتی ا دیا
ہلو
جی ہاں دل بہلا لیتی ہے
بالکل کتابیں کابھی ش شکایت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی دھوکا دیتی ہے کتابیں صرف ہاں وہ ہر وقت ہمارے لیے تیار ہے اسی لیے کئی بزرگوں نے کتاب کو بہتری ہی دوست کرار دیا ہے میرے نزدیک کتابی دوستی کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتے ہیں جب ہم مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھتے ہیں تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں
بات کے مطابق ہوں کتابیں انسان کو تعلیم قفہ اور باشعور بناتی ہے ایک پڑھنے والا شخص اور نہ پڑھنے والا شخص میں بہت فرق ہوتی ہے
جی ہاں کتابیں انسان کے اندر تحمل اور صبر بھی پیدا کر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ اور دماغ مضبوط ہوتا ہے
چہ مطالعے کا روحان کم ہو جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے
اس کی کئی وجوہات ہیں موبائل فونز ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا نے بچوں کو زیادہ وقت اپنے قبضے میں کر لیا ہے آسان تفریح ملنے کی وجہ سے لوگ کتابیں کم پڑھتے ہیں
یہ بات درست سے میں نے دیکھا ہے کہ کئی بچے گھنٹوں موبائل استعمال کر لیتے ہیں مگر دس منٹ کتاب نہیں پڑھ سکتے
ہاں لیکن اگر والدین اور اساتذہ بچپن سے مطالعہ کی عادت ڈال لیں تو بچے کتابوں سے
مجھے لگتا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جہاں ب وں کے لیئے مختلف کتابیں موجود ہو
میری وہ چھوٹی سی جہاں نا میں ایک بار آئی تھی
ہاں جی ہاں جی
ہاں وہ میں نے دو چیپٹر لگ بھگ پھر بھی ایک ہی دن میں کمپلیٹ
ہاں ہاں ج ہاں ج دو چیپٹرس
ا بہت اچھا خیال ہے جب بچے روزان کتابیں دیکھتے ہیں تو تو ان میں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے
تم کس قسم کی کتابیں پڑھ پسند کرتی ہو
سب کیوں ہنس رہے ہو
میں کہاں الام
مجھے تارییک اسلامی معلومات تدب اور کامیاب لوگوں کی زندگی پر مبنی کتابیں بہت پسند ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
مجھے بھی تاریخی اور سائنس کی کتابیں پسند ہیں جب میں سائنس کی کتابیں پڑھتا ہوں تو اللہ کی قدرت اور کائنات کا راز سمجھنے کا موقع ملتا ہے
مطلب یہ آئی تھی نا ایڈمشن کرنے وہاں لائبریری
ہ
وہ نا چاچی
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ آ آپ جی ہاں جی وہ بھی آئی تھی
بالکل کتابیں صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے اچھی کتابیں ہمیں اچھے اخلاق اور بہتر رویہ کی تعلیم دیتے ہیں
اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوست انسان کی شکا شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح کتابیں بھی انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہے
بہت خوب اگر انسان بری صحبت سے بچ کر اچھی کتابوں سے دوستی کر لے تو زندگی میں مصیبت تبدیلی آ سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کتاب بھی دوست انسان کو خود اعتمادی بھی دیتی ہے
بالکل جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ پر اعتماد نظر آتے ہیں مطالعہ انسان کی گفتگو اور سوچ دونوں کو بہتر بناتا ہے
اکثر مقابلوں اور انٹرویوز میں کامیاب لوگ مطالعہ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں
جی ہاں دنیا کے اکثر کامیاب افراد روزانہ مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہو ہوتا
کتابی دوستی کا اکثر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ زبان کو بہتر بناتی ہے جو شخص زیادہ پڑھتا ہے اس کا لفظ کا ذخیرہ بھی بھی زیادہ ہوتا ہے
بالکل مطالعہ سے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت میں نمونیہ بہتری آتی ہے طالبہ کے لیئے یہ تو اور بھی ضروری ہے
تم نے بالکل ٹھیک کہا اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس اگر روزانہ مطالعہ کرے تو ان کی تعلیم کر کر گی بھی بہتر ہو سکتی ہے
صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مطالعہ فائدہ مند ہے کتاب انسان کو مسائق کا حل بول میں مدد دی
مجھے یاد ہے ایک کتاب پڑھنے کے بعد میری سوچ میں بہت تبدیلی آئی تھی میں پہلے مشکلات سے گھبرا جاتا تھا لیکن اس کتاب نے مجھے ہمت اور اتقامت کا درج دیا
یہ تو اچھی کتابوں کا سمال ہے وہ انسان کے دل اور دماغ دونوں سے روشن کر ہے
آپ کی بیک گراؤنڈ سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے آپ شاید ایک ہی جگہ نہیں بیٹھی ہو
میں اب ایک جگہ بیٹھی میں کچھ یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا
اچھا تمہارے خیال میں لائبریری کا کتابی دوست میں کیا کردار ہے
میرے خیال میں
جی
ہ لائبریری کتابیں دوستی کا مرکز ہوتی ہے یہاں ہر قسم کی کتابیں دستیاب ہوتی ہے لوگ مطالعہ کی عادت پیدا کر سکتے ہیں
میں جب بھی لائبریری آتا ہوں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، یہاں کا ماحول مطالعہ کے لیئے بہت مناسب ہوتا ہے
بالکل لائبریری انسان کو علم کی دنیا سے جوور دیتے ہیں یہاں ہر شلف پر نئے خیالات اور معلومات چھپی ہوتی ہے
آج کل ڈیجیٹل بکس بھی بہت مقبول ہو رہی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ چھپائی والی کتابوں کا بل بن سکتی ہے
جی دشٹر بکس بھی مفید ہے کیونکہ ان تک ریسائی آ آسان ہوتی ہے لیکن لیکن میرے خیال میں اصلی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کا اپنا ہی لطف
میں بھی اسی رائے سے متفق ہوں کتاب کے آپ کے بیک گراؤنڈ سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے صفحے پلٹنے اور اس کی خوب ا خوشبو محسوس کرنے کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے
جی جی مگر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھائی چاہے ڈیجیٹل کتاب ہو یا چھپائی والی
صحیح کہا مقصد علم حاصل کرنا ہے
صحیح کیا تم سمجھتے ہو کہ ہر شخص کو کتابی دوستی کرنی چاہیے
جی ہاں میری رائے میں ہر شخص کو اپنی دلچسپی کے مطابق کتابیں پڑھنی چاہیے اس سے اس کی زندگی میں بہتری عتی ہو ہے
جی جی اور اگر بچپن سے ہید ڈال دییا جائے تو زندگی بڑھ سکتی ہے
بالکل بچپن کی اچھی عادتیں مستقبل کو روشن بن دیا ہاں شی گفت کوسے ہاں شی گفت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہوگی کہ آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا
اللہ کے سام مجھے بھی بہت کچھ سیکھ
چلو اللہ حافظ